الاہ وتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جناب آپ خیریت سے ہے آپ کے گھر پہ سب خیریت سے ہے آپ کی امن آپ کی امی خیریت سے ہے آپ کے ابا جان بہن بھائی چچا چچا چیچی بالکل شکر شکر اللہ کا بس آپ کی دعا ہونی چاہیے ہمیں دعاں میں یاد رکھ رکے گا ہر کے لیے دعا ہر کے لیے دعا کیجیے گا ہم سب کے لیے ہم بھی آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں ہمیں جی جی بالکل جی
کرنا ایسے
جی نہیں جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل بالکل میں
جی جی اپنے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت ہمارے لیے بھی رکھا کرے تو ہمیں عمدہ خوشی ہوگی اور ہم آب آپ ہو جائیں گے
تو اگر آپ کیا کہتے ہیں میرا بھائی بیٹھا ہے آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بہت اتسک ہے وہ بت وہ بہت وہ بہت دلچسپ پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ آپ سے ذرا گفتگو کر لے کچھ خاص موضوع پر اگر آپ چاہیں تو میں اپنا جو موبائل فون سیل فون ہیں ان کو کو ستی ہوں چلیے چلیے چلیے ہم آپ سے بات ہوتی رہتی ہے آپ ان سے بات کر لیھ آپ جی السلام علیکم کہاؤ
ولیکم السلام جناب آپ ٹھیک اچھے سے بس شکر ہاں سب ٹھیک آپ سنیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک میں تو بس بیٹھا ہوں اپ کھانے کے تیاری
بس لیٹے ہوئے ہو گئے آپ ہی م
جی بے شک بے شک جی بے شک ہم تو حسین بھی نہیں ہے لیکن اب آپ بول رہی ہے تو ہم بند ہی جاتے ہیں جی جی شیشہ بھی مسکراتا ہے مجھے دیکھ کر شیشا مجھے دیکھ کر مسکراتا تائب کیا ہی بولے ہم
کیا وہ آپ کو غلط فہمی ہے
جو ہم سوچتے کو تو کیا کیا نہیں سوچ سکتے ہیں جی جی اگر دیکھا جائے تو جو ہماری یونیورسٹی اسکول کی ل زندگی ہے وہ عمدہ
وہ تو بات سچ آپ نے کہی کہ کالج کی زندگی جو ہوتی ہے وہ
تو عمدہ ہی ہوتی ہے لیکن ہم کیا ہی کریں امتحانات نے تھوڑی میری جو نس ہے وہ پکڑ لی ہے اسی لیے مجھے وہ چرگس نہیں کرنے دیتی ہے
آپ کی رگ پہچانتے ہیں وہ مان لےینا وہ دکھتی رگ پر
جی آپ سے مجھے کچھ باتیں کرنی تھی اپ مجھے بولیے آپ اپنے جو جہاں آپ جاتے ہیں پڑھنے اب
ارے وہاں کی کیا بات ہی کرو وہاں ہمیں مزدور بنا کے رکھا گیا ہے بس بس کل پرسوں چلو فیلڈ میں آئیے آپ کہیں کبھی سیب کے باغات میں کبھی ا انگوروں کے باگات میں تو ان خوبانیوں کے باغات میں کبھی کسان بنا کے ہم ہم سے تو کام کروا جاتا ہے ہے یہی کٹنگ کروائی جاتی ہے ان کی ان کی شاخوں کو موڑایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جو جو نا ہم اس میں جو جو اس میں ہم چیزیں کرتے ہیں ہارٹیکلچر اسٹڈی میں وہ وہ سب کچھ ہم سے کروایا جاتا ہے خود کچھ کرتے نہیں پڑانے کے بہانے فیلڈ میں
جی بےشک میں اسسی بات پہ آیا تھا آپ کے کالج میں تو ہم نے ادھر پہ دورہ کیا تھا جب ہمیں پہ پروگرام تھا
کالج میں ہم ہم میووں کے بڑے شوقین بن گئے ہیں وہاں جا کر میں ہر روز بیگ میں بر ہر روز بیگ میں میرے بیگ میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے جو میں نے کالج چلایا ہوتا ہے چاہے وہ پھول کا پودا ہی کیوں نہ ہو یا سیب کا سیب کا ڈھیر یا اس وقت ہمارے چیری اگے ہے وہاں خوبانیاں ہے ابھی سیب تو پوری طرح سے پکے نہیں ہے مڈالہ تعالی رحم کرے اس خراب موسم کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے کیونکہ اتنے اولے ہے نا آپ نے دیکھا نا آپ دیکھے نا کتنے کشمیری کتنے کشمیری شوپیان سائڈ ساؤتھ کشمیر سائڈ سے ک اتنا نقصان ہوا ہے اولے بھر سے ہے سارا میوے کے باغات گرے ہوئے ہیں وہ تو آپ
جی آپ مجھے بولیے آپ جی امین جو آپ مجھے بولیے آپ پڑھائی کس میں کر رہے ہیں
چل رہی ہے انیں پولوں انیں بھاگاتوں کے متعلق ہارٹیکلچر جی جی جی اس میں ہمیں اس میں ہماری سب یاں آتی ہے پھلوں کے اس میں ہمارے پھل آ پھل آتے ہیں اس ہمارے پھول آتے ہیں اور اس میں ہماری سبزیاں آتی ہیں کیا ہی بولوں کیا ہی بولوں مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے لیے نہیں بنا ہوں پر اللہ تعالی نے مجھے ادھر ہی پہنچا دیا آپ اگے دیکھیں گے یہ تو اللہ تعالی نے بہتر ہی سوچا ہوتا ہے ہمارے لیے ہمیں اس کی کادروں قیمت نہیں ہے لیکن آگے آتے وقت ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم اسی کے لیے بنے تھے بالکل بالکل آپ بتائیں آپ کے آپ کی کالج کی زندگی کیسے
جی ہمارا کالج تو ایک گاؤں میں ہی ہے تو ہم بول ہی کیا سکتے ہیں ادھر پہ چلتے چلتے گاؤں میں چلتے چلتے ہیں
اس اتنے اتنا نزدیک پہاڑوں کے بیچ میں پڑھنا ذہنی توازن اور ذہنی صحت کے لیے بہت ہی اچھا
جی ادھر پہ ہمارے پھیڑ پھڑے ختم ہو گئے
پھر پھرے وہ بات تو ہے کہ جب آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو سانس پھولتے ہے پھیفڑے نہ کہے پھیفڑے تو ہم نے پرس بیڑ کے پکائے تھے بڑی لذیذ پنے تھے
آپ سے تو ہمیں ملاقات کرنی ہی پڑے گی جی بے شک ہمیں تو آپ لذیذ پکوان چکھائیں گے ادھر پہ واہ کیا ہی بات ہوگی نہیں نہیں ہمارے ہیں آپ اپ ہمارے ہیں آپ ہمارے لیے پ پکوان تیار کیا
ارے کیا ہی پکا ہے بھیڑ قربانی پہ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا
جی جی کوئی بات نہیں ہم اتنی
ارے کیا ہی بتائے ہم آپ کو ہم ہم سوچ رہے اب ہمارے پس بے قربانی کے بیڑ کی کوپڑی ب چی ہوئی ہے تو اس کا گوشت پ کالے
تی بات ہے بھائی جان آپ کتنا ہی سوچتے ہیں آپ کتنا ہی عمدہ سوچتے ہیں
ارے ہم نے آپ کی جو یہ یہ جو میری بہنیں محترم ہے نا ہم نے تو کل کھوپڑی وہ اس کو ہم آ پہ کرتے ہیں نا
جی بے شک بے شک بائی
ہی پاتہ پکا لیا لیکن آج سوچ رہے ہیں کہ کھوپڑے پگا لے
ہے اپ کتنے ہی عمدہ قسم کے لوگ ہیں آپ کی آپ کی سوچ تو بڑے بڑے انسانوں میں ہے جی بے او بھائی آپ تو بہت شوق ہے ہمیں بھی
ہاں آو بس کھانے کے شاپ سے بنانے کے شوق ہی نہیں کبھی بنانا بھی سیکھیے دیکھیے دیکھے وقت وقت دیکے یہ جو وقت ہے نا یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا پتا نہیں کب کیا آ جائے اس لیے ایک انسان کو کھانا بنانا ضرور آنا چاہیے چاہیے ایٹ لیسٹ اتنا کھا بنانا آنا چاہیے کہ آپ زندہ رہ سکے آج کل تو یوٹوب پر سب کی سب کی ریسیپیاں مل جاتی آج کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے آج کل تو اس یوٹیوب سے ہمیں ہی کرنا نہیں آیا یہ لوگ تو اب میں نے تو پرسوں ایک یوٹیوب ویڈیو میں ایک دادی بتا رہی تھی کیسے میں ور بناتی ہوں آئی ایم لائک میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہی عمد کیا ہی خیال آیا ہے اس بوڑھی دادی کو کس نے بھی یہ ویڈیو بنانے شروع شروع کر دیے ہیں
اب ہوتا ہی ہے شوقین ہوتا ہیں کوئی کوئی آدمی کو کوئی کوئی عورت شوقین ہوتے ہے تو اپنے شوق کو بنا بھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ جی جی بے شک تو مج مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں ایک ہی پانی پیتے ہیں ایک ہی کنویں سے
ارے نہیں ہمارے پاس کنواں کہاں ہے ہمیں نل آتا ہے نل ایک ہی ہے ایک ہی شاخ سے نہیں نہیں نہیں بالکل آپ غلط سمجھ رہے ہے ٹینکی تو علاحدہ علاحدہ ہے
کہ دونوں ٹینکیوں میں کسی نے دوائی ملائی ہے اسی لیے آپ تھوڑی رفتار میں چل رہے ہیں جی نہیں میں تو بس اپنی رائے دے رہا ہوں
نہیں رائے اپنے پاس رکھیے نا ہم مت دیجیے ہم آپ اپنے پاس رکھے اپنی رائے
سکتے ہیں لیکن ایک دوست کی طرف آپ کو مشورہ آتا
نہیں یہ مشورہ نہیں یہ تو تانا ہو گیا یہ مشورہ نہیں تانا ہے آپ بے عزتي نہ کرے آپ اپنے آپ پر کلہلہڑی نہ مارے آپ دیکھے آپ کا حال کیا ہوگا آپ مجھے ملیے کبھی سڑک پر آپ کی ٹانگیں پسلے آپ کو توڑ کر آپ کے گھر میں
سکتے جی ملنے کو تو ہم بہت بار مل سکتے ہیں لیکن جو مزہ آپ کے پکوان چاہ میں وہ مزہ کہیں اور نہیں ہے جی بے شک وہ تو بہت تمیز دار ہے بے شک جی جی جی بے شک بے شک جی بے شک وہ بات تو ہے ہم بہت اچھے وہ مجھے سب بولتے ہیں آج کے ک اب حسین بھی ہے بہت تو وہ بات الگ ہے کہ مجھ جسا کوئی حسین نہیں ہے جی جی اب وہ بات تو مجھے نہیں بیٹھ رہی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں بہت حسین سمجھدار اور
آپ دیکھیے وہ کتنا فرما بردار ہے روز روز اپنی امی جان کو یہاں ڈاکٹر کے پاس لاتا ہے پھر ان آپ کو
ایک بار تو ایک بار تو کیا ہوا تو اس کو امی جان ہی ب بھول گئی سڑک پہ اور وہ گیا وہ گھومنے گھومنے گیا نہیں دوسری بار تو کیا ہوا دوسری بار اس کو گاڑی بول گ ہو چلتے چلتے گیا اور تیسری بار تو کیا ہوا خود ہی بھول کیا
نہیں نہیں اتنا نہ سمجھے آپ انہیں بھلککٹ سمجھ رہے آپ انہیں بھلککٹ سمجھ رہے آپ اپنا حال بتائے آپ اپنا حال بتائے اسے ہم جب ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں اچھا کیا اچھی بات لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کے دھک کے کھانے سے تو وہ بچتا ہے آپ دیکھے نا پبلک ٹرانسپورٹ اور اس ٹریفک کا کیا حال ہو گیا ہے آج تو وقت کی وقت ہے وقت کی بات وقت ایک وقت گیا وقت فھر ہاتھ آتا نہیں سدا ای دورہ دکھاتا نہیں زندگی کا ہر لمحہ وقت کہلاتا ہے وقت اور زندگی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے کہاں کہاں ارے آپ تو بس بولتے ہی رہتے ہیں کبھی لے جاتے نہیں ہیں وہی آپ
یں گے آپ بس مجھے بولیے آپ کے پاس بیس تیس لاکھ روپئے ہوں گے ہم آپ کو ابھی لے جائیں گے جی جی جی تو چلیے اس سونے کو پیڑ کو سونے کے پیڑ کو ہم کاٹ دیں گے ہمیں بہت فائدہ ہوگا آدھا آپ رکھیے آدھا میں رکھوں گا
ہے نا آپ لوٹتے ہی نہیں پتا نہیں میں کیوں خود نہیں جا پاتا ہ میری آنکھوں میں پتا نہیں جیسے کہ
جی جی جی وہ بات ہےاں دکھتا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں تھوڑا ہے تھوڑا مجھے لگ رہا ہے آپ کو آپ کو آپ کو اس پیڑ کے پھل بہت پسند ہوں گے
اللہ شکر اللہ کا میری آنکھوں میں اینک نہیں لگی ہے چلیے ہے وقت ہو گیا ہے اب اب اب آپ ابھی آپ آرام کر لیجیے آپ کا ذہنی توازن ٹھیک رہے میرا بھی سکون میں آ جائے گا ہاں ہاں ہاں میں ورزش کر رہا ہوں آپ میری فکر نہ کرے آپ اپنی فکر کرے
جی میں دوست کی طرح نصیحت کر رہا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ